ہلو ہلو ہلو آواز نہیں آ رہی
آ رہی ہے میری کو تو آپ
تیری نہیں آ رہی آواز تیرا آواز نہیں آ رہا میرا تو تجھے جا رہا ہوئے گا
ہیلو
ہاں بول ابھی آئی
ہاں بولو نا آ رہی ہے آپ کی آواز اے کچھ کچھ نہیں بس بیٹھے
کھانا کھای
نہیں ابھی نہیں کھائی کھانا
نہیں کھایا ابھی
نہیں نہیں آپ
بچے آئے کہ نہیں
ہاں
بچے آئے
ہاں ہاں بچے آئے بچا ہاں ہاں ٹیوشن گئے تھے نا ان لوگ آئے نا آئے نہیں میرے ہسبینڈ بھی نہیں آ وہ گیارہ بجے گیارہ ساڑھے گیارہ
اچھا اچھا
اور آپ کھا لیے کھانا
ہاں کھانا کھا لیے
کھا لیے اچھا اتنا جلدی
دوپہر میں کھانا نہیں کھائے تھے نا ج ادھر اری وہ لپڑے جھگڑے میں پانی کے اس میں تو دوپہر میں کھانا ہی نہیں کھاے تھے تبھی جلدی بیٹھ کے اس کے دے کھا لیے
اچھا اچھا اچھا اور بولیے
آپ نے ایڈریس بھیج تھے وہ ایڈریس میں ہم نے کریلے بھیج دیے تھے آپ کو میرا بچہ گیا تھا کیا آپ کے پاس
ہاں ہاں آیا تھا آیا تھا شکریہ شکریہ
وچھ
ابھی تک میں کھائی نہیں کھانا یہ تو بتاتی ٹیسٹ کیسا تھا
ہاں پہلی بار ہم نے بھی بنایا ہے ٹرائی کیا ہے بس ایس سے بنانے کا
اچھا اچھا
ہوں کھا کے بتانا آپ کیسا ہے
ہاں ٹرائی کرریے گت تر نا بولنے سے تھوڑی نا سواد جاتا ابھی تو میں
پھر ویسا بن جائے گا
بر ابھی تو میں پلنگ پہ لیٹی ہوں اور چھوٹے والے بچوں کو میری سلائی ہوں
چھوٹا والا بچہ آپ کا سو گیا
ہاں ابی جسٹ سویا ہے وہ تاتا بت تو میں بولی چلو چلو میں بولی سو گیا تو اب ذرا آپ سے بات کر لوں ابھی رات میں ہاں تو ابھی میں اس کو دس پندرہ منٹ سلاؤں گی ساڈے دس بجے نا اٹھا دوں گی نا تو سوئے گا برابر نہیں تو نہیں سو پاتا پھر جلدی ہاں
پھر بعد میں رات میں بچے سوتے نہیں ستاتے پھر
کیونک ابھی منڈے سے اس کو بھی چھ بجے ہی اٹھا دوں گی نا میں
وہ یہاں پھر ان کے ساتھ اپنے کو بھی جاگنا پڑتا ہے
سگا
ج
کیونکہ ابھی چھ چھ بجے اس کو بھی اٹھانا ہی پڑے گا مجھے کو بھی اٹھا دوں گی تو دونوں بچے میرے صبح میں جائیں گے اسکول ٹفن بنانا رہے گا تو اس کے تو اس کے پاپا رہیں گے تو کیسا اس کو سنبال بھی سکتے تو میں فٹافٹ ٹفن بچے لوگ کا ریڈی کر دوں گی
صحیح بات ہے ہاں
پن رڈی کر دی تو ان کو بھی ناشتہ دے دوں گی وہ بھی صبح صبح اپنے کام پہ چلے جائیں گے
ہمم ہمم
اور میں بھی ان کے سات تھوڑا بہت کھا لوں گی چھوٹے بچوں کو بھی تھوڑا بہت کچھ کھلا کے پھر ہماں
ہاں بن جاتا ہے تو ناشتہ ہو جاتا ہے اپنا بھی ناشتہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ
ہو جاتا اپنا بھی اور پھر کیا چھوٹا بچہ رہا میرے پاس وہ میں سو جائیں گے پھر اس کے ڈیڈی بھی کام پہ دونوں بچے بھی اسکول میں تو چلو میں گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ کبھی تک بھی میں اپنے سے نیند آئی تو سو سکتی ہوں
برابر ہاں واپس ہو سکتے ہیں
واپس سو جاؤں گی نا میں گھر کیونکہ مجھے کھانا مت دو نیند ضروری ہے میں تو دن میں بھی نیند آتی
ہاں نیند تو ضروری ہے لیکن کیا کریں گے نین ضروری لیکن اپنے لوگ کا ایسا حال ہینا کہ وقتی نہیں اپنے لوگ کے پاس اپنے آپ کو دھیان دینے سونے پورن نیند ہے نرک چین ہے ایسا ہو گیا بچوں کے پیچھے بھاگو بچوں کے پیچھے جاؤ
آو کرو اس میں بزی رہتے
وہئی نا دن پورا اس میں ہی جاتا ہے بچوں کو چھوڑنا کرنا ٹیوشن جاؤ عربی جاؤ اسکول جاؤ اس میں پورا دن نکل جاتا ہے
ہاں صحیح بات ہے
بارش رکی کہ نہیں آپ کے ادھر
ہاں میرری ادھر تو رک گئی آپ کے ادھر رکی
ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی رکی ہوئی ہے بارش نہیں آ رہی ہے
ہ اور آپ کے بچے کیا کر رہے
بچے سب کھا کے ابھی بیٹھے ہیں گھر میں
ہاں
کھانا پینا کھا کے آرام سے بیٹھے ابھی ابھی تھوڑا جھاڑو بڑ لگائیں گے برتن دھوئیں گے بستر ڈالیں گے بچے بستر پہ سو جائیں گے ابھی کیسے جلدی سونے کے کہ عدت ڈالنااہیے ن صبح اٹھنے کا تو رات کو جلدی ع آدت بھی ڈالنے کا سونے
آد عداتھ جی دالنے و ہاں ہم
یہ تو صبح بچے بھی اٹتے ان کو بھی نیند نہیں ملتا ہے بچارے صبح اٹھ کے جاتے ہیں اسکول
ابھی میرا وہ چھوٹا والا بچہ بیچ والا بچہ میرے اسکول عربی نہیں جا رہا تھا نا تو اس کے ڈیڈی سے آج اس کے ڈیڈی اس کے امام صاحب سے بات کرے تو بولے ہاپی جی وہ آئے گا منڈے سے اس کی اسکول کایں کنفرم نہیں ہو رہا تھا نا کے لیے ہم لوگ اتنے دن بھیجے نہیں میرا بچہ ایگزام بھی نہیں دیا جا ہی نہیں رہتا تو کیا ایگزام دے گ
ابھی ٹائمنگ کیا دئے
اس اس کو وہی دو سے چار تو پھر میں پھر میں نے بولی کہ نہیں بابا جو ابھی دیکھو اس کے ابا بولے کہ ابھی اسکول کا کنفرم ہو گیا ہے میسج بھی آیا ہے بولے منڈے سے صبح کی اسکول ہو گئی ہے تو آپ ہیجی آپ تو بولے اس کے ابا کو ب اس کی جگہ دوسرے بچے کو رکھا تو بولے وہ بولے میں وہ سب نہیں جانتا ہوں میرا بچہ آتا تھا میں وہ تو آپ میرے بچے کو لیں گے ہی ابھی آپ ہی جی تھوڑا ایسا بولے تو بولے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور آپ بھی آنا آپ کے بڑے والے بیٹ میرے بڑے والے کا اما پارا ختم ہو گیا قرآن شریف اسٹارٹ کرے گا نا وہ ابھی سے اس کی اتنی تعریف کر رہے تھ ہیں آپ ہی ہاں وہ بھی دو سے چار جاتا ہے نا دوفیر کی اور ابھی جو دوسرا والا بچہ وہ بھی میرا دو سے چار ہی جائے گا کیونکہ ابھی دونوں کی صبح کی ہو گئی ہاں دونوں کی صبح کی ہو گئی تو تو دوفیر میں عربی چلے جائیں گے پھر چھ سات پانچ بجے جیسے بھی ٹیوشن رہے گا ویسے ٹیوشن چلے جائیں گے اور پھر حافظ جی بولے کہ آپ بھی آؤ نیاز لے کے آؤ آپ کا بچہ قرآن شریف لے رہا ہے اتنی تعریف کر رہے تھے اس کی ابا کے پاس اس کی بولے اتنا اچھا کھینچ کے ایسے مطلب پڑت کہ جیسے حافظ جی پڑھ رہے ہم لوگ کے سامنے بیٹھ کے
نہ اچھا ہے حافظ جی بنا دینا بولنا اس کو کم سے کم حافظ جی بنے گا تو ہم لوگ کو بھی سواب
بولے اس کے ابا بولے نہیں نہیں ہم لوگ کو بھی اس کو ہے نا اس کو کیا بولتے ہو کس کا کوس بولے بابا ہاں حافظ قرآن بنائیں گے اس کو ان شاء اللہ انشاء اللہ ایسا
ہوں ہوں
کو ابھی پر بڑے ہوئیں گے اس کے بعد ان لوگ کے اوپر رہتے ہینا اپنی بات سنتے کیا ان لوگ
صحیح ہے
ہ تو ایسا بول رہے تھے تو ابھی منڈے سے
پڑیں گے اگر اچھا کچھ بنے گا تو وہ سباب ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے
ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے تو پھر وہی ابھی بولے منڈے کو آؤ قرآن شریف لے کے اس کو قرآن شریف دیں گے اب بھی آنا ا بھی سامنے کچھ کریں گے بولتے توایسا کے ابا کو بول رہے تھے بولی ہاں جاؤ تم بھی دیکھو کیا ہے کیا نہیں نا
ہوں اگر ہم لگ سے بھی اپنے سے کوئی گنا غلتی ہوئی رہے گی تو ہمارے بچے کمی کرا دیں گے ماں بھی کروا دیں گے یہ سب کر کے
ہاں ساہی بات ہاں با با
اپنے بچے دین والے نکلیں گے نا تو اپنی غلطی اپنے گنااہں کو بھی وہ لوگ کم کر دیں گے اگر ہم اگران کو یہ سب چیز بنا رہے تو
صحیح بات صحیح اللہ آپ کی دعا امین شاید ان شاء اللہ میرا بچہ حافظ میرے کو اس کو کچھ بنانے کی ارمان ہے ہی نہیں جیسے میرے بھی دل میں ایک ہے نا کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ کے حفیظ قرآان ہی بن جائے میرے لیے بہت
ارے بابا بہت بڑی بات ہے وپن انجینئر ڈاکٹر یہ وہ نہیں حافظ قرآن بنا تو ہماری پوری اسکا گنا دھول جائے گا وہ کہ ہم نے اس کو نیک رستے پہ نکال دیے
تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے مجھے تو
کوئی مسجد نہیں ہے کہ آپ حفضہ کراؤ اس کو مولوی مولانا بناؤ تو اس کے بعد میں کدھر آپ باہر سعودی دبئی میں بھی اس کو مسجد میں کام مل جائے گا مسجد میں بھیج سکتے ہیں
اچھا اچھا ماشاء اللہ ہاں ہاں
پھر باہر بھی تو سعودی دبئی میں یہاں کے مولوی مولانا کی بہت مانگ رہتی ہے تو اچھی پگار ملتی ہے اچھا وہ علم بھی ہے اچھا کام میں بھی جائے گا
صحیح صحیح بات ہاں
تو ثواب ہی ہے نا وہ تو پورا
ہاں برابر دیکھیں گے انشاء اللہ بچے کیا ہے
بولتے نا بچے سجدا کریں گے تو ماں باپ کے گنا کم ہوتے ویسے کہ ہم نے ہمارے بچوں کو وہ راست پہ نکالے ہیں
کیا بول رہے ہو
بچے اپنے نیک راستے پہ جائیں گے نماز کریں گے تو ہم لوگ کے بھی گنا کم ہو تے نا کہ بھائی ہمارے بچے نیک راےہ پے جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہم ان کو بھیج رہے
جیسے اسکول کی
ایسا کوئی اسکول کا تو دیکھو ضروری نہیں ہے یہ جو ہم لوگ کا جو دین اسلامی کوئی اسکول کا پڑھائی کا کوئی ضرورت نہیں ہے
پر تو بھی ایک جیسے کہ اب ان کو انگلش بھی آنا چاہیے جیسا لکھ نہیں کرنا
وہ تو چلو دس دو ہو گیا دسویں ہو گیا تو بہت ہو گیا نا دسویں کے دسویں کرا لی ہے اس کے بعد میں اس میں ہی ڈال دینے کا دن اسلام کی لائن میں ہے کہ بچہ اس میں گھوم گھوم کے ہاتھ فج بنے کیا بننا ہے بنے مولوی بنے اجتماع میں جائے تو بچے نیک راستے پہ نکل جاتے ہیں
اور بولیے انشاء اللہ زندگی باقی رہے تو ضرور بنا کے دیکھیں گے انشاء اللہ پر بق سب اللہ کے ہاتھ میں
ہاں کسی کا تو میرے کو میں بھی تو یہی سوچتی کہ اگر بچہ کچھ نہیں تو کم سے کم عبادت کے لائق تو نکل جائے اپنا بچہ
صحیح ہو نا بابا ہر ماں ہر کوئی ماں یہی سوچے گی نا اپنے بچوں
ہوں اس کے لیے اب ان کو گھر میں رہیں گے نا اس ٹائم پہ جب جب اجان ہوئے گی نماز کو بھیجنے کا اٹھا کے
وج نہیں کا ہاں برابر بابا وہ بھی ہم کو سواب ہےسی بولے وہ بھی
کیا کرتے ہیں لوگ موبائل دیکھ گ ٹی وی اس سے اچھا کہ اجان ہوئی نا ترنت بولنے کااؤ نماز پڑھ کے آ ہو
ہاں صحیح سی بات ٹھیک ہے چلو میں فون رکھتی ہ پھر آپ لگائیے گا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چلو
ہاں